ہلو
ہاں السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام
سلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہووں
بس بیٹھے ہی تھے اب کیا کر رہے ہو چائے پی
ہاں جائے تو پ ماما باہر گئی اس کو کام تھا تھوڑا اب میں ایسے ہی ہوں آ کےدے بیٹھی ہو آ آاں پہ
چلو اچھی بات ہے اور
گ ہے
اور کیا اتنی ٹان مجھےت ٹھان لگ میں نےھڑیاکیا کیا بان کی
ہاں ٹھنڈ تو ہے
بہت زیادہ
ارے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
ج میں نے کہا بہت زیادہ ٹھنڈ ہے ہاں
ہاں وہ تو ہے پ
ہاں
ہ اور مکان کا کام کہاں پہنچا
میں آپ کی کال کہیں ویٹ کر رہی تھی پتا ہے
ہوں ہوں
ابھی میری بیٹی نے پرچوں اٹھایا ہے
اچھا
اس کو پت ہی نہیں اس کا سپرے کس سائڈ رہا
ااںچھا
اس نے سیدھے اس پہ پریس کیا ہے وہ
او ہو ہو اس کو تو پھر
اب ابھی تک اس کے ساتھی تھی
اچھا اچھا
یہ رو رہی تھی اتنا
ہاں بہت رویا ہوگا اس سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اب ٹھنڈا پانی لگانا تھا ٹھنڈا پانی لگایا
ہاں لگایا اب چپکی میں نے اس کو ا بس سے میں نے اس کو
ہ
دودھ کی بوٹل ت اس کو اس کو آپ نا ہی گغصہ تھا یہ بول رہے ہے یہ بورڈ اور موا نہیں ہے یہ پچ کے
واہ ان کو کتنی بات ہے پتا یہ کیا پرسوں بول رہی تھی ایزان کو آپ ایجان کی بہن ہو نہ آپ حیا کی بہن ہو میں نے میں نے اس کا ویڈیو اٹھ ہو ہے میں نے ہاں میں نے کو بولا یہ بہن نہیں یہ ب آپ کا آپ اس کی بہن ہو اننہوں نے کتنا کھیلا آپس میں
یہ تو کھیلتے ہیں چھوٹے بچے آپس میں
ہاں اوپر سے اس کو کوئی چومتا ہے نا تو یہ چہرہ صاف کر اچھ اس کو کوئی یہ کس کرتا ہے نا یہ چہرہ صاف کرتی ہے
ہاں ہاں ہ ہ اتنی خطرناک ہوی کوئی ہے نا اس تیز
اس کو اظہا نے کس کی کیا اس نے اٹھایا یہ چھوٹا سا ہاتھ اور کر رہی تھی صاف وہ اس کو بولتا ہے مجھے بھی کرو نا پھر مجھے بولتا ہے وہ میں اس کو پار کرتا ہوں پار کرتا ہوں
اگر کچھ کرتے ہیں نا یہ پھر رہتی ہے فریج کے سائڈ سے پھر بولتی ہے ا ہو ہو مجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہے مجھے کوئی پیار نہیں کرتا
بچے کتنے خطرناک ہے یہ زیادہ یہ جو یہ اس ایج کے بہچے ہیں نا مطلب مجھے لگتا ہے اس سدی کے بہچے یہ جیسے وہی سے سیکھ کے آئے ہیں
ج جمز ہے نا نہیں نہیں نہیں یہ الفا ہے
یہ الفا ہے یہ الفا ہے اسی لیے یہ اتنے تیز ہے
ہاں
یہ الفا ہے نا
میں ان کو اسکرین ٹائم جو ہے نا
وہ زیادہ ملتا
ہاں ہاں
یہ لوگ اسی سے یہ بولتے ہیں اسی سے سیکھ ہیں ورنہ ان کو اردو کس نے سکھائی ہاں ہم نے تو نہیں سکھائی اردو اذان کو
انہوں نے سب کچھ فون سے سیکھا
ہاں سچ میں اس کو اب کشمیری آتا ہی نہیں ہے
نہیں آتا ہے سچ میں
اب یہ میں نے گھر والوں کو پرسوں بولا یہ کتنا آڈ لگے گا جب یہ کشمیری میں پھر بات
اور کیا
اس کو اس کو پھر بھی یہ بابا بولتا ہے نہیں کشمیری میں بات کرو تو تھوڑا کشمیری میں بات اس کو آتا ہی نہیں ہے
اس کو بولتے ہیں مطلب کچھ یہاں سے سکھاتے ہیں
وہ سیدھے بولتا ہے مجھے نہیں آتا
ہاں سچ میں نہیں آتا ہے
لیکن ان کی زبان کو تھوڑا ترشنا پڑے گا
تو دے خود سیکھیں گے بڑے ہوگئے
ہاں یہ خود سیکھ
پھر وہ جو ہمارا چھوٹا والا وہ جو ہمارا چھوٹا والا کزن تھا وہ کیسے بات کرتا توسا
ہاں وہ
تو پھر
تو آپ اس نے پوری کشمیری سیکھ چھوڑو نا وہ بھی یہ ہے نا اس جان کی وہ چچیری بہن پوٹی والی جو ایزان سے بڑی ہے وہ کہ وہ کش کشمیری سب سمجھتی لیکن کر نہیں پاتی ہے
وہی نا وہیں اس کو بھی ہوتا ہے نا میری بیٹی کو بھی یہ بھی یہاں کا سب کچھ سمجھتی ہے
وہی اذان کی طرح ہاں ازان کی طرح
وہی نا چلو اور کیا کری پھر لایا مما نے چاول
ہاں چاول تو لایا ایک کونٹا لایا
اس کو کیسے دیا
پتا نہیں اس نے ایک کوئنٹل لایا تین مہینے کا
اچھا مجھے
ہمیں پہلے بھی ایک مہینہ تھا تھا نا وہاں پہ
اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے بولو نا یہ کرایہ ہوگیا ادھر والا
ابھی نہیں آیا
آپ نے پھر کال وہ مجھ ریل ہی سینڈ نہیں کی جس پہ بولا میں نے وہ ڈیشین کا سوٹ لایا
ہاں وہ وہ ملی ہی نہیں مجھے اب میں گھر لاؤں گی نا پھر اس کی پھر اس کی یہ پک بھیجوں گی یا آپ کو یہی بلاؤں گی تو دکھاؤں گی کوئی بات نہیں
پ کیس پہن پؤی پھر بس سمر میں
اس کو پتا ہے میں نے اس کو کلاکاری کی میں نے فل لائننگ کاٹن کی لائی باازووں کو لے کے پھر لا لاگ آؤں گی
تو پھر بھی اس میں گرمی لگے گی جی
ہر دے دھیں گے اب مجھے وہ اچھا لگا آپ کو تو پتا ہے ہمیں کوئی اچھا چیز لگے اور ہم نہ لائے وہاں سے تو وہ تو ممکن ہی ہے مجھے اچھا لگا میں نے لایا اب یہ بات ہے نا مجھے ماما نے بولا تھا لاؤو یہ تین ہزار کا سوٹ یہ مگر ایک بات ہے پھر کہاں گھر پہ لاگائیں گے
اوک یہ پھر ذریا ہے یہ کمڑے کسم سے اب مجھے آتا ہی نہیں ہے ماننا مطلب زیاد مہنگے کپڑے لانے میں جب بھی لاتی ہوں اب میں کاٹن کی اگر مہنگا بھی ہوگا میں کاٹن کی ہی لاتی ہوں کیونکہ پھر جو وہ لگتے ہیں
ہاں یہی سنو نا میری بات ایک تو تین ہزار کا وہ سوٹ آئے گا رکھو ہزار پانچ سو کا ڈ پٹا دے دو ہزار بارہ سو سو یہ اس ٹیچنگ کے سلائی ہاں اور دو دو سو روپیہ لائنن کا یہ تو پانچ ہزار سے اوپر جائے گا
اور کیا پھر کیااں لگے گا وہ گھر میں اگر آپ شادی پہ بھی لگے گا وہ ایک دن لگے گا
وہی وہی بولا مجھے بہن نے اور مما نے بولا یہ اگر شادی پہ جانا بھی ہوگا یا گھر میں ہوگی تو ایک دن لگے گا
وہی نا وہی میں بھی سوچ رہی میں نے لایا سوٹ لیکن میں نے ہزار ہزار میں لایا اب وہ گھر میں بھی لگے گا
اور باہر بھی لگے گا ہاں ہاں آب کون ریٹ پوچھتا ہے لاگا کے جو میں نے یہ جیشن کا لایا اللہ نا
ہ وہی نا میں نے لایا ہزار ہزار کا لیکن دیکھو جو آپ نے چھ سو میں لایا نا اس کو پھر لائننگ لائی پھر اس کی سلائی زیادہ لگی
ہاں ہاں وہ تو میں نے کیا بٹ اتنا پھر بھی ٹھیک ہے ہزار گیارہ سو تک یہ بھی تیار ہوا کیونکہ ڈپٹا اس کا ساتھ ہی تھا نا
دوپٹا اس کو وہ والا ہوگا نا
اچنان کا
ام ہی نا
وہ نہیں دٹکتا ہے مجھے بھی کون سا سار پہ لگانا ہے گھر پہ تو نماز کے ٹائم رکھنا ہے ہ اب وہ مجھے اس ٹائم بہت اچھا لگا اور میں نے کچھ سوچے بنا ہی آڈر کیا بہت زیادہ اچھا لگا ہاں
کلر کون
اورنج کلر
اورورنج
ہاں
مجھے دکھانا ضروری میں دیکھتی کون سا
ٹھیک ہے بعد میں وہ آئے گا نا وہ اس نے ٹائٹ چھوڑا مطلب سلا تھا پھر میں نے اس کو بولا وہ تھوڑا لوز کرو
کیوں اس کو میجرمنٹ نہیں دیا تھا آپ نے
دیا تھا یہ کبھی کبھار سیدھے مت سلتی ہے
نہیں میرے تو اچھے ہی ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کیوں کرتی آپ لوگوں کو ایسا
کو ہاں پھر بھی میں تو چپ ہی کرتی ہوں ہوگا بھی کچھ تو میں نہیں بولتی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو جاجی کے کابڈوں میں ہوتا ہے یہ اقر بھی ب آ گئی اس سے
ہمیں پتا ہے ہمیں کیا ک کو مئلہ ہوتا تھا کمپرومائز کیمس
ماما کو اچھا اچھا چھوٹی بہن کو اس نے کہا نا میں چلی گئی اس سے
ہاں وہ جاتے ہیں دوسرے کے پاس
ہاں اور وہ میری ہماری دوسری کزن بھی جاتی ہیں دوسرے کے پاس میری ماں بھی جاتی ہیں اب دوسرے کے پاس
چلو اچھا کیا لیکن مجھے نہیں آدتا ہے اس کی کے علاوہ حساب
ہے نا میری تارہ پھر تو وہاں صرف میں اور تم ٹکے ہوئے ہو
ہاں میں اتری لیکن میرے اچھے بھی ہوتے مجھ نہیں ہوتی ہی کووری کوئی پروابلم
ہاں ایک ایک بات ہے نا لیکن اس کو جتنا بھی سناؤ نا بچاری کو یہ سنتی ہے
اور کیا اچھی بھی ہے اور ویٹ بھی کر سلئے کاا
ہاں وہ بات تو ہے ہاں کبھی کبر نہیں ہوتے ہیں ساتھ ہی میں
نہیں ایک ہی ساتھ کہاں ہوتے ہیں ویٹ بھی کرتی ہے یہ اور کیا پھر انسان کو یاد بھی رہنا چاہیے نا
ہاں ہاں یہ بات صحی ہے ویٹ بھی کرتی ہے انتظار کرتے ہیں سلائی کا مجبور بالکل نہیں کرتی یہ بہت اچھی ہے اور سب کا پوچھتی ہے جب فون کرتے ہیں تو سب کی خیر خیریت پوچھتی ہے یہاں تک کہ میری بہن تک پوچھتی ہے خیر خیریت یہ بہت اچھی ہیں اور دوسری چیز ہے نا اس میں اس کو بولو اپنے بچوں کے ہاتھ بھیجو کپڑے یہ بھیج دی ہے
ہاں ہاں اوکے
اس کی وہ ہے نا بیٹی بیٹی اور بیٹا وہ جاتے ہیں ے خریدیتے ہیں پتا نہیں آج بولا ہے ہ
اچھا چلو آپ کھانا وانا کھاتے ہیں
ہوں اپ کیا پکایا آپ نے
میں نے آ ساگ بنا
چلو ٹھیک ہے ہم نے بھی بنایا اللہ حافظ